السلام و علیکم السلام و علیکم
عبد اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
ہم سب خیریت سے اور آپ سب کیسے ہیں
ہم بھی سب خیریت سے ہیں آج صبح کھانا بناتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو ہمارے جو پارمپرک جو پکوان ہیں وہ کتنے مشہور اور لذیذ ہوا کرتے تھے
ہاں ہاں ان کی تو بس بات ہی ہے ان کا تو ذائقہ ہی الگ ہوا کرتا تھا ان کی تو خوشبو ہی الگ ہوا کرتی تھی ہم کہتے ہیں نا اس کی اسے بنانے میں جو محبت تھی سکون تھا وہ ہمیں آج تک نہیں نصیب رہا روح خوش ہو جاتی تھی
میری دادی جان اور امی جان کہتی تھی کہ جو لوگ آج کل کیا ہے کہ مسالے پوری طرح سے بھننے بھی نہیں دیتے سامان تو وہی ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے پکانے کا جو ہنر ہوتا ہے اس کی سے ا کہتے ہیں نا کہ کسی کسی کے ہاتھ میں مطلب جادو ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے بہت ذائقے دار ہوتا ہے تو جو مسالے ہوتے ہیں انہیں اچھے سے بھونڈنے دیا جائے تو ان کا سواد بہت وہی تو سواد آتا ہے اسی سے تو سواد آتا ہے
ب وہ کہتے ہیں نا اس کھانے کا جو ذائقہ تھا نا وہ آج تک نہیں جلتا پرانی دللی آج کی دیکھیے اسی چیز کے فیمس ہے ہم ذائقوں کے لیے اچھا وہ ذائقہ ہم کوشش بھی کریں ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا تھا ہماری دادی نانی پھر بھی بنا دیاتاری جی ویسا کھانا ویسا کھانا ہمیں کا نصیب ہو رہا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اور بریانی مجھے تو بریانی بےحد پسند ہے
مجھے بھی مجھے بھی بےحد پسند ہے اور ایون میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے لیکن میرے جو شوہر ہے انہیں پسند آتا ہے بٹر چکن اورورمہ ہ م یہ چیزیں بہت پسند ہے اور تندوری کھانا انہیں تندوری ن ٹکا مٹن ٹکا م بہت پسند آ لیکن مجھے بنانے میں انہیں وز کرر
مجھے بھی بریانی بہت پسند سدیش بریانی ایک ایسی چیز ہے وہ مقلول پکوانوں میں سے ایک ہے اور ہر شہر میں اس کا ذائقہ اس کا سواد تھوڑا الگ الگ ہوتا جاتا ہے جیسے لکھنؤ میں الگ حیدرآبادی بریانی الگ ہوتی تی ہے تو سب طرح کی بریانی کا سواد بہت الگ الگ ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمارے دادی نانی اور جو ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے انہوں نے جو بنائی ہوتی ہے ان کی ان کے ہاتھوں کی چیزیں بھی بہت الگ الگ سواد دیتی
یہ اپنے بال کو صحیح بات کی کہ اب یہ جو اس کا ہاتھ کا جو ذائقے کا سواد ہے نا اس کا جو ذائقہ جو آتا ہے انشاء اللہ وہ نا ان لوگوں کے ہاتھ میں ملتا ہے جو پرانے لوگ جو اسے بنانے میں بہت ہی زیادہ مصروف رہتے تھ ہماں ا صبح سے شام تک یہ چیز بنانی ہے تو ان کے ہاتھ کا جو ذائقہ تھا نا وہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ہاتھ میں تو وہ آ بھی نہیں سکتا ہے وہ اتنی اتنی جیسے کہتے ہیں نا شدت سے وہ وہ اس پکوان کو بنایا کرتے تھے مسالوں کو سل پے پیس اب جیسے پرانے دلی کے ٹنڈئی کباب کتنے فیمس ہیں کبھی آپ نے وہ کھائے ہیں وہ انہیں کھانے کے بعد وہاں کی بریانی مطلب وہاں کے کھانے کا تو ذائقہ اتنا الگ ہوتا ہے توابا میں آپ کو کیا بتاؤں اسے تو ٹیسٹ سنتے کے ساتھ ہی ہن میں پانی آنا شروعاتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور بریانی تو دیکھو کوئی بھی اگر مہمان بھی ہمارے گھر پہ آتے ہیں تو بریانی کے تو مطلب دعوت ہی ادھوری سی لگتی ہے یہ تو ہمارے یہاں کا مطلب جیسے ہاں بنا بریانی کی وہ دعوت ہی ادھوری لگتی ہے کہ جب تک سارے پکوان بن جائے اور اگر بریانی نہ ہو تو پھر اس ا میں فل میں کچھ کمی سی لگتی ہے
بہت زیادہ ضر ہے اور ایک بریانی اور ایک آفسانی چکن یہ تو ایسا ف فیوریٹ ا ہوتا جا رہا ہے سب کو اتنا پسند آنے لگ رہا ہے ماشاء اللہ اتنا اتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں تو بس اچمچ اس کو تو کھانا جب شروع کرو نا اس ب ملہ ہی نکلتا ہے مسے کی ہاں اس کو کھائی دے اس کو چھوڑے نا
بالکل بالکل اور اس کے علاوہ نہاری مجھے نہاری بہ بہت پسند ہے خاص طور پر جب سردیوں کی صبح میں گرما گرم نہاری کا مزہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے اور نہاری سن کے
ہوں منہ میں پانی آنا شروع ہو جات میرا نا ان چیزوں سے زیادہ میرے کو مزہ آتا ہے کہ ان چیزوں کو نا بنانا سیکھنا میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی نا مجھے کوئی ایسی ریسیپی کوئی ایک ایسی ریسیپی ہو جو ایزی ہو آسان ہو اور میں بنا کے دیکھتی ہوں تو کچھ مطلب اس چیز کا نا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے آپ م سےر کوئی نہ کوئی ایسی ایک ریسیپی ضرور شیئر کرنا جو آپ کی فیورٹ ہو اور آپ کو بنانی آتی ہے
جی ضرور میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور چکن کڑھائی وہ بھی تو اس کے لیے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ سنڈے ہو اور چکن نہ بنے تو پھر مہ ہی مزہ ہی کہاں آتا ہے اس میں بھی سبھی طرح کے جو مسالے ہم دال ٹماٹر ہری مرچ مسالو ان سب کو اتنی بہتر طریقے سے انہیں پکاتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سے مطلب اس کو سجی آنچ پہ اگر پکایا جائے تو وہ وہی سارے مسالے مرچ مسالے تو سارے وہی ہوتے ہیں بس پکانے کا انداز صحیح ہو تبھی اس میں ذائقہ اور سواد بنا رہتا ہے
نہیں نہیں آپ پ بہت اچھی بات کہی ہے بس پت یہ ساری جو نا پکوانوں کا نام سن کے نا عید کی تیاری کی خوشبو آ گئی ہے عید پہ انے سارے کے سارے ذائقے آئیں گے سامنے دیکھو کون کتنا اچھا بناتا ہے میرے کو تو میٹھا بھی بہت اچھا لگتا ہے میٹھی سے وہیاں جب ایک میٹھا رائتا بناتتے ہیں اور آج کل تو یہ جو چیز ڈال کے ہم لوگ چکن اور چیز کے وہ بنانے لگے ہیں لذانیاں یہ مطلب آج کل کے بچوں کے نا کھانے کی ڈشیز بہت چینج ہو گئی ہیں
اور چیز کے علاوہ ہاں انہوں نے سبھی جز ہاں ہاں ہاں
طریقے سے اس کو پرزینٹ کرتے ہیں آج کل کی لڑکیوں کی کوکنگ اسکل اتنا چینج ہو گئی ہے کہ ہم لوگ نا اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ پرانے ٹائم کے کھانے میں اور آج کے ٹائم کے کھانے میں بہت فرق آ چکا ہے
صحیح فرما رہے ہو آپ اور جیسے آپ کہہ رہے ہو سیوئیاں تو سیوئیاں تو زیادہ تر پہلے عید کے موقع پر بنائی جاتی تھی میٹھی سوئیاں اور شیر خورما یہ دونوں عید ہاں جی تو یہ سب ہے نا اس بنائی جاتی تھی جب عید یا کوئی تہوار ہے یا پھر کوئی گھر میں کوئی ایسا بندہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی مہمان ایسے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت مطلب وشیش طریقے سے ان کے لیے بنائی جاتی تھی
میرے بچے کو ویسے بھیضت کرتے ہیں کہ پما آپ ہمارے لیے شیر قورمہ بنا دو ہمارے لیے میں نے کہا بیٹا زیادہ میٹھا نہیں کھایا کرتے ہیں آپ ا خھ سوچو میں نے کہا یہ اللہ کا شکر بناؤ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ بنا اس کے بھی بنا کے کھاتے ہیں میں نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہے دنیا میں کہ ان لوگوں کو اتنا اس طریقے کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور دیکھیے نا آپ کہ اور پہلے کے زمانے کے لوگ ہمارے جو بزرگ تھے وہ لوگ دیسی گھی اور مکھن اس کو سب سے زیادہ کھانے میں شامل کرتے تھے کچھ بھی سب ساگن بناتے تھے تو میں بھی اور کچھ بھی جو بھی بناتے تھے ریشمی روٹیاں وغیرہ جو بھی ہے تو اس میں بھی کھی کا استعمال بہت زدہ کرتے تھے تو وہ بہت تندرست رہتے تھے ان کا شریر بہت کدکٹ بہت مضبوط رہتی تھی تو پہلے کے کھانے میں اور آج کے کھانے میں تو دن رات کا فرق ہو گیا ہے
نہیں یہ سب بہت بہت سحی باتشاہ میں نے آپ کو بالکل صحیح فرمایا لیکن پتہ ہے جو پہلے کے جو ہماری دادی اور باقی سب تھے نا جو ہے نا اپنی لائف کے اندر محنت کیا کرتے تھے کھانے کے لیے انہوں نے صبح سے لے کے شام تک ایک کر دیتے تھے جی ہاں ہم نے اس کھانے کو بنانے کی تیاری کرنی ہے لیکن ہم لوگ اتنا محنت نہیں کرتے ہیں
بالکل ہمارا ہم کم محنت کرتے ہیں اسی لیے ہم اس طرح کے کھانے کو پچا بھی نہیں سکتے اور ہر پکوان کی ایک الگ ہی کہانی ہوتی ہے اس کی ایک الگ ہی روایت ہوتی ہے ہم دیکھیں تو جیسے ابھی ہم نے حیدرآبادی بریانی کے بارے میں سنا کہ وہ اس کی چرچا تو اس کے بنا تو محفل ادھوری رہتی ہے اور مٹھائیوں میں بھی بہت ساری مٹھائی ہے شاہی ٹکڑا ہے اور سوئی ہو پ ہاں جی
کبڑی سوئیا ہ ہ کیا تو رہی عید کی پوری تیاری کروا دی آپ نے
ہاں ان کا نام سن کے ہی تو دیکھو الگ ہی ماحول ہی بن گیا ہے بالکل
ج آ رہی ہے نا ان کی پوری تیاری کروا دی کہ آپ نے نا آج سے میں تیاریوں میں لگ جاؤں گی کہ یہ یہ کھانا بنانا ہے آپ ط آن لائن بھی اتنی اچھی اچھی ڈشز بتاتے ہیں اور اتنی جلدی جلدی بننے والی کہ مہمانوں کے سامنے آپ کو بیچتے بھی نہ فیل ہو
صحی ہے اور جو ہمارے جو پارمپرک پیشاور جو کھانا ہے ان سب میں ایسا ہے کہ ان سب کی ایک خاصیت ہے کہ پہلے کے لوگ ہیں نا مہمان نوازی بہت اچھے سے کرتے تھے تو مہمان نوازی کے چکر میں وہ اتنا سارا اگر کچھ بھی بناتے تھے اس کے لیے پہلے سے ہی اتنی تیاریاں کرتے تھے صبح سے اگر شام کو دعوت دینی ہے تو صبح سے اس کی تیاریوں میں لوگ جم لگ جاتے تھے اور سب گھر کی سبھی عورتیں اور سبھی لوگ مل کر اس کی تیاریاں کرتے تھے تو وہ بھی ایک بہت اچھا گھر کا ماحول بن جاتا تھا
نہیں الحمدلہ آپ نے خود دیکھا تھاا کہ ہم لوگ جب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور دانتے کرتے ہیں تو کھانے کا جو ذائقہ ہے نا وہ اپنے آپ ہی بٹ جاتا ہے جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو ساری دعوتوں کی وجہ سے اتنے اچھے اچھے پکوان ہم سب کو کھان کے ہم میں تو ہر بات پہ اللہ کا شکر کرنا چاہتی ہوں زندگی میں جو اتنا اچھا کھانا ہمیں نصیب ہو رہا ہے وہ سب کو نصیب ہو سب بنانا سیکھے اپنے بچوں کو اچھا اچھا کھانا کھنائے کھانا سمجھائیں کیسے بنتا ہے اسی میں سب کی وہ ہے کھانے کا ذائقہ کھانے کے کھانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے جب کھایا جاتا ہے نا تبھی بڑ
بالکل صحیح بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور دیکھو نا آج کل تو جو یہ ہمارے جو ہم نے ابھی تک جن کی ڈشز کی بات ان سب کی ڈشز جگہ نے آپ کو نہیں لگتا کہ فاسٹ فوڈ نے لے لی ہے آج کل بچوں میں بڑوں میں سبھی میں ان ساری جو جو ہماری پہلے کی پارمپرک جو کھانے ہیں ان کو ان کے جگہ پہ فاسٹ فوڈ کو سب لوگوں نے اپنا اس کا ستھان دے دیا ہے
نہیں یہ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے یہ فنا میں کہ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے فاسٹ فوڈ کو جو گھر کے بنائے کھے میں مزہ ہے نا وہ کسی چیز نہیں پر آپ سے بات کر کے مزہ آیا گھر سے کھانا بنایا ہوا اب عید کی تیاری کرنا شروع کر اور نیا نیا کھانا بنانا سیکھتی ہیں
ضرور سے
ضر ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ